ہیلو
السلام علیکم وورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور کیسے ہیں آپ
ہاں میں بڑھیا ہوں آپ ٹھیک ہیں
جی الحمد للہ اچھی ہون
گھر پہ سے بھی ٹھیک ہیں
جی الحمد للہ سب بڑھیا ہے امی ابو بھائی سب اللہ کا شکر ہے
چلیے یہ تو پھر اچھی بات ہے تو آپ نے کھانا کھایا
جی ابھی تو فی الحال کھانے کے تو ٹائم نہیں ہوا ہؤں می بھائی لوگ مما لوگ سب ن آ جائیں تو پھر ایک سات سب کوئی دسو س بیٹ کے
چلیے جی ٹھیک ہے تو تو میری آواز اچھی سےی آ رہی ہے
جی کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز میری آ رہی ہے آپ کو جی جی کلیئر آ رہی ہے
ہاں آپ کی بھی کلیئر آ رہی ہے تو آج میں بات تھا میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر کے کچھ تعلیم حاصل کر لوں یا کچھ جان حاصل کر لوں تو میں ایجوکیشن آج کل کی تعلیم پہ بات کرنا چاہتا تھا
جی جی یہ آپ کا کہ
ہاں بھائی ہاں تو ٹھیک ہے تعلیم ہر انسان کی زندگی کی بنیاد ہے جس طرح ایک مطلب کہ مضبوط ا عمارت کے لیے مضبوط بنیاد ضروری ہوتی ہے اسی طرح ایک کامیاب زندگی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے تعلیم صرف کتابیں پڑ پڑھنا یا امتحان پاس کرنا نہیں ہوتا اصل میں تعلیم ہمیں سوچنا سمجھنا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا اور دوسروں کے ہاں دوسروں کے ساتھ عزت اور محبت سے رہنا سکھات ہے بچپن سے ہی ہمیں سکھ بچپن سے ہی ہمیں اسکول بھیج بھیجا جاتا ہے تاکہ ہمیں حاصل کر سکے اسکول میں ہم پڑھنا لکھنا حساب کرنا اور مختلف مضامین کو کے بارے میں سیکھتے ہیں تو لیکن تعلیم صرف سکول تک محدود نہیں ہوتی گھر میں مطلب کے والدین کی باتیں استادوں کی نصیحت اور زندگی کے تجربے بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں تو اسی پہ میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا تھا
جی جی تعلیم کرنا بہت ضروری ہے گھر پہ تعلیم شروع ہوتی ہے مرد تعلیم گھر کی دہلیز تک لے کے آتے ہیں اس تعلیم کو لیڈیز گھر کے اندر لے کے آتی ہیں ایسے میں گھر کا جو ماحول ہوتا ہے ان سے تعلیم بنی رہتی ہے بچے وہی سیکھتے ہیں جو ماں باپ اچھی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں ہم اچھے کام کریں گے ہر چیز سن پہ سننت پہ کریں گے تو ہمارے بچے وہی دیکھ کے وہی کام کریں گے تو تعلیم تعلیم سب سے پہلے جو آج کل کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں سب سے پہلے تو جھوٹ بولنا بند کرے کیہ بچوں کو جھوٹ بولنے کی جبادت ہو جاتی ہے تو یہیں سے تعلیم کمزور ہونے لگتی ہے جو اندر کا ایمان رہتا ہے بہت ایمان جو ہوتا تب وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے جھوٹ بولنا بچوں کو بالکل نہیں سکھانا چاہیے اگر بچے جھوٹ بول رہے ہیں تو ان پہ ہم کو ٹوک لگانا چاہیے کہ بیٹا ایسا نہیں ایسا ہے ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ہمیں وہ کام نہیں کرنا جس سے میرے اللہ ناراض
ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو میں آپ کی بات سے بہت ہی سہمیت سہمت ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں تعلیم کی اہمیت پہلیے سی بھی زیادہ بڑھتی چکی ہے ہر صبح میں تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے مطلب کہ چاہے کوئی ڈاکٹر بنے انجینئر بننا چاہے کوئی ٹیچر بننا چاہے کوئی پولیس آفیسر بننا چاہے کوئی یا اپنا مطلب کہ یا اپنا کاروبار شروع کرنا چاہے تو ہر جگہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو تو پتا ہی ہوگا تعلیم کے بغیر اچھی
اچھا بالکل بالکل ہاں ہاں بالکل تارین کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں جب مانگ مجھے اچھی تعلیم نہیں ملے گی ہم کہیں مطلب کہیں بھی جائیں گے اگر جب میں کچھ اچھا نہیں کروں گی مجھے سامنے والا اچھا نہیں بول گا کیونکہ میرے پاس کچھ اچھی تعلیم نہ پڑھنے کی نہ لکھنے کی کیونکہ پڑھنے لکھنے سے بھی تعلیم بہت اچھی ملتی ہے اور اس سے فالو بھی کرنا چاہیے جہاں اچھی تعلیم ملے وہاں جانا چاہیے سننا چاہیے وہ کیا رہا کیا نئی چیز ہے کہ سن کے اس کو فالو کریں کے کس چیز سے مطلب خوش ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی مطلب چھوٹے چھوے کاموں میں بھی اللہ تعالی ہماری کون س نیکیاں ہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے
ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو اسی کے ساتھ سھ تعلیم انسان کے مطلب کہ اعتماد بھی بڑھاتی ہے آپ کو تو پت ہی ہوگا جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کی سوچ ویسی ہوتی ہے وہ ہر فیصلے سوچ سمجھ کر کرتا ہے تعلیم ہمیں مطلب بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں مطلب کہ گھبرانا نہیں
گھبرانا نہیں چاہیے ہمت سے کام لینا چاہیے اور اس وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ کی دنیا سات چھوڑ سکتی ہے پر اللہ ہمارے کبھی ساتھ نہیں چوڑ وہ ہمیں ضرور پریشانی میں ڈال سکتے ہیں پر وہ ضرور امتحان لیتے لیکن امتحان کے بع وہ کچھ ہمارے لیے بہتر بھی کرتے ہیں بہتر سے بہترین کرتے ہیں
آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسے یہی ہمت اور محنت سے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں تو ہمارے مطلب کہ معاشرے میں اب بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جو غربت یا دوسری وجہ سے سکول نہیں جا پاتے ان کا سب اتنا ہوتا ہے کہ ہم بھی تعلیم حاصل کر لیں ہم بھی پڑھے لیکن ان کے والدین کے پاس اتنے انکم نہیں ہوتے اتنے پیسے نہیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہر بچے کا حق ہے کہ اسے اچھی تعلیم ملی اگر اگر ہر بچہ تلی تعلیم حاصل کرے تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر ب بنے گا اور ملک بھی ترقی کرے گا ہے نا
جی جی جی بالکل آپ نے آپ کی بات سے بہت سہمت ہو کیوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے تعلیم ہر انسان کو ضروری ہے ہر انسان کو بہت ضروری ہے کیونکہ تعلیم کے بغیر دنیا یہ دنیا بہت اچھی ہے لیکن تعلیم اس سے بھی زیادہ جی کیونک دنیا ہمارے کسے کام کی یہ دنیا دنیا ہی میں رہ جائے گی لیکن تعلیم جو علم حاصل کریں گے وہ ہمارے بہت آگے تک کام آئے گی
ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو اسی کے ساتھ ساتھ ملکہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے تعلیم برابر ضرور تعلیم برابر ضروری ہے اگر ایک لڑکی مطلب کہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اس صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ پورے گھر اور آنے والی نسلوں کو کو بھی بہتر بنا سکتی ہے ہ اس لیے ہمیں ہر ہاں اس لیے ہمیں
اپنے بچوں کو سکھائیں گے وہ کسی گھر میں جا کے اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو ایسے میں نسلیں بھی اچھی ان کی وہ رہتی ہیں کیونکہ نسل بائی نسلیں تعلیم اچھی پائی جاتی ہے
ہاں ہاں تو کہیں نہ کہیں یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی پہلی استاد اس کی ماں ہی ہوتی ہے ہے نا تو اس اس لیے ہمیں ہر بچے کو تعلیم کا موقع دینا چاہیے آج کل موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا پہلے سے بھی آسان ہو گیا ہے لیکن
انٹرنیٹ موبائل اچھا یہ بات آپ صحیح بول رہے ہیں آپ کی بات سے سہمت ہے موبائل آگیا انٹرنیٹ آگے علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے یہ ساری چیز لیکن اچھے لوگوں کے لیے موبائل اچھا ہے برے لوگوں کے لیے موبائل اچھا نہیں کیونکہ آج کے جنریشن میں بچے زیادہ تر موبائل ہی دیکھتے ہیں وداؤٹ موبائل وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں اگر موبائل نہیں کھانا کھا رہے تو ہاتھ میں ان کے موبائل ہے کھانا کھا رہے پر وہ موبائل کو دیکھ رہے ہیں ان کی ماں کھانا کھلا رہی ہے موبائل نہیں چڑھا رہی ہیں موبائل چ ہوناا رکھ د کہ پہلے کھانا کھائےیں کھانا کھانے میں جا کیونکہ کھانا تو وہ کا رہی پر ان کے شریر میں لگ ہی نہیں رہا کھانا کیونکہ ان کا پورا کانسٹینٹ تو موبائل پہ ہے
ہاں ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اگر ہم وقت ضائع کرنے کے بجائے اچھی ملک معلومات میں حاصل کرنے کو لگائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے تعلیم کے تعلیم کے ساتھ ساتھ مطلب کہ ہمیں دوسرے کاموں پہ بھی غور کرنا چاہیے تو مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق بھی ضروری ہے اگر کسی کے پاس بہت علم ہو لیکن اس کے مطلب کہ رویہ اچھا اچھا نہیں نہ ہو تو لوگ اس کی عزت ہاں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تو
علم کے ساتھ ساتھ دیکھے علم کے ساتھ ساتھ اس کا رویا بھی اچھا ہونا جی اگر علم کمزور ہے پر رویہ اچھا تو سامنے والوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت کرے گا کہ اس سے سب کچھ تو حاصل ہوگا آج وہ صحیح نہیں بولا کل تو کچھ صحیح بولے گا رویے سے اگر معلوم ان میں بہت ہے پر علم میں ہے بہت پر روی اس کا اچھا نہیں ہے اس کے پاس کوئی نہیں بیٹا کوئی اس کا علم ہی نہیں لے گا کہ جب رویہ ایسا تو کیا علم دیں گے یہ
ہاں یہی بات تو ہے نا تو اس لیے ہمیں تعلیم جو ہو ہے جس کے پاس اصل میں تعلیم ہوتی ہے وہ ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے دوسروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے بزرگوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنا سکھاتا ہے یہی یہی اصل اصلی تعلیم ہے
جی بالکل بالکل بالکل آپ آپ کی بات سے بہت سہمت ہے یہی عگلی تعلیم ہے اگر ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو ہم کو بھی خوشی ملتی ہے اور ان کو بھی خوشی ملتی ہے مجھے بھی اچھا لگتا انہیں بھی اچھا لگتا کہ ہم نے اچھی باتیں سیکھی عزت کری وہ میری عزت کرا میں اس کی عزت کری تو یہ بھی ایک تعلیم میں ہی آتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کی عزت کرنا چاہیے تو جب یہ چھوٹے بڑوں عزت ہوتی ہے تو آٹومیٹک اندر ہی اللہ تعالی ایک اچھی خوشی لاتے ہیں لوگوں کو اندر
ہاں ہاں تو مطلب کہ ہمیں ہر کامیاب انسان کی کامیابی کے پیچھے مطلب کہ محنت اور تعلیم ہوتی ہے کوئی مطلب کہ کوئی کوئی بھی شخص ایک دن میں مطلب کہ کامیاب نہیں بنتا روز تھوڑی تھوڑی محنت لگن اور صبر ہی انسان کو اس کی منزل تک
بے شک بے شک بے شک
تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کبھی بھی سیکھنا چھوڑنا نہیں چاہیے انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی روشن ہوتی ہے بالانک علم ایک ایسی دولت ہے جو نہ چھوڑی جا سکتی ہے اور نہ ختم ہوتی جتنا اسے مطلب کہ بتائے اتنا یہ بڑھ جاتی ہے
جتنا حاصل کرتے جاؤ اتنا ہی کم رہتا ہم علم حاصل کرتے رہیں گے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی وہ ایک کے بات ایک کے بعات نئی علم سیکھنے کے لیے اور اچھا گا تجربے جبجھے اچھیلم میں حاصل ہو رہی تو میں سامنے والوں کو سنانے کی کوشش کروں گی کہ وہ بھی حاصل کرے اچھی اچھی بات ایک دوسرے سے ایسی ایسے ہی بات پھیلتی چلی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے پاس علم بھی جاتی رہتی ہے
آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ہر انسان کا کے سبب سے قیمتی ساہتی ہے تو یہ ہمیں اچھا انسان بناتی ہے ہمیں عزت دلاتی ہے اور کامیابی کی راہ آتی ہے اس لیے ہمیں مطلب کہ ہمیشہ دل لگا کر مطلب کہ پڑھنا چاہیے اپنے استادوں کی عزت کرنا چاہے اور اپنے والدینوں کی عزت کرنا چاہے جس میں ماں باپ ہیں تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حافظ
چاہب جاناے
ج
ہیلو
ہاں یہ کال ہی کاٹ نہیں ہو رہی ہے
میری بھی نہیں کٹ ہو رہی ہے